تو ہو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ
بھائی جانیک جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں جی بھائی بیٹھے ہوں گھر میں سبھی ٹھیک ہے کیا کیا کر رہے ہو آپ اپنی زندگی میں
بس بیٹھا ہوا تھا تو سوچا آپ سے تھوڑی باتیں کر لوں تھوڑی
جی بھائی اچھی بات کی ہاں جی بائی نے بھی سمجھا تھا کچھ اچھی بات ہے آپ سے کروں آپ سے بھی کچھ سیکھوں اور آپ کچھ بتاؤں
جی بھائی جان میں سوچ رہا تھا
کھ بتانا چاہتا ہوں اولڈ ٹیکنالوجی اور نیو ٹیکنالوجی کے بارے میں کھ فائدے اور نقصان بتاؤںا
جی بھائی جان جی
ہاں جی جیسے آپ کو پت ہی ہے کہ ٹیکنالوجی سے انسانی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے عنی پرانی ٹیکنالوجی اور نئی ٹیکنالوجی دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہیں پرانی ٹیکنالوجی سمپل اور مضبوط تھی جبکہ نئی ٹیکنالوجی فاسٹ اور اسمارٹ اور ایڈوانس ہے اس سے بہت سارے فائدے میں تو بائی چانس میں آپ کو کھ فائدے بتاؤںا و جیسے پرانی ٹیکنالوجی زیادہ سمپل اور آسان سے سمجھ آتی تھی اس میں خرابی کم ہوتی تھی اور لمبی مدد تک چلتی تھی اس کا استعمال لوگوں کا پریکٹیکل سکلز سکھاتا تھا مینٹیننس اور ریپیئر آسانی ہوتی تھی
جی بھائی جان
لوگ ٹیکنالوجی پر کم اور اپنی محنت پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے اس اس سے کچھ نقصانات بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کام بہت دیرا ہوتا تھا تھا اسلڈ ٹیکنالوج کی وجہ سے کمیونکیشن سے کے ذرائع بہت محدود تھے
جی بھائی جان جی بھائی جان میں سر رہا ہوں
ان سے اس سے انفارمیشن بھی حاصل کرنا بہت ہی مشکل تھا مشینز کم اشن تھے ٹائم اور محنت زیادہ لگتی تھی اور پاور بھی وہ بہت زیادہ کھاتی تھی اور اس میں جو بہت سارے چیزیں تھے وہ وقت لگاتی تھھی اس اور اگر آپ اپ بتاؤ کچھ اس کے بارے میں نہیں
جی پرانی ٹیکنالوجی جو تھی وہ مینور اور آزار پہ مبنی تھی جی جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ آٹومیٹک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کا ٹائم بچتا ہے انسان کی محنت بچتی ہے کم محنت میں جلدی کام ہے جو پرانی ٹیکنالوجی تھی وہ
ہاں جی بھائی
اس میں بہت ٹائم لگتا تھا اس میں بہت سار ایفرٹس لگتے تھے محنت لگتی تھی اس میں بہت سے آدمی کی ضرورت ہوتی تھی جی نے یہ سب چیزیں کم کر دیا ایک بندہ بہت سارے کام کر سکتا ہے اس سے وقت بھی بچ سکتا ہے اور
ہاں ج بھائی
بھی ہو سکتا ہے جو پرانی ٹیکنالوجی
صیبا
ٹیکنالوجی شد تھی نئی ٹیکنالوجی اور پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا چکی ٹیکنالوجی میں تو کتابات کا زمانہ تھا اب انسٹنٹ میسیجنگ دورا ہے پہلی کتابوں کتاب و دعوت تھی اب آن لائن ڈجٹل سورس اور ال جی بھیا
ہاں جی بھائی بوولے بولے بولے کیا بول رہے ہیں
جی ب ب جی جو پرانی ٹیکنالوجی کتابوں کب میں خط و کتابت کا زمانہ تھا اب انسٹنٹ مسیجنگ کا پہلی پہلی د نسخے اور مقذاکل علاش ہے اب روبوٹک سرجری اور جو من آئی ہے وہ اسی ٹیکنالوجی سے آئی ہے
ہاں جی بائےائی
جی نہیں
جی بھائی جان آپھی تھوڑی آواز کم آ رہی ہے تو بھائی جان آپ بھی تھوڑی آواز کم رہ ہیں تو آپ تھوڑا زور سے بول سکتے ہیں میں آپ کچھ فائدے بتاؤ گا
ا
ہلو بھائی جان کام بہت تیز فائدے بتاؤں گا آپ کو بھائی جان کچھ
جی بھائی جان
تیز اور آسان ہو گیا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے انفارمیشن فورا مل جاتی ہے وہاں آن لائن ایجوکیشن اور ریموٹ ورک ممکن ہے ہوا ہے ماڈرن میڈیسن نے علاج کو بہتر بنایا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا اور دنیا معاشرے کو ترقی بھی ہوئی ہے کومیونیکیشن دنیا بھر میں چند سیکنڈز میں ہو جاتی ہے
جی بھائی
آنے کے نقصانات بھی کھ ہے میں آپ کو بتاؤ گا پھر آ سے بھی کچھ سنوں گا موبائل اور انٹرنیٹ کے ایڈکشن بڑھ رہی ہے سائبر کرائم اور آن لائن فراڈ کا خطرہ بھی بڑھ چکا ہے زیادہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے فزیکل ایکٹیوٹی کم ہو گئی ہیں پرائیویسی اور پس ڈاٹا کا رسک بڑھ گیا ہے مشینز کی وجہ سے کچھ لوگوں کہ روزگار موکم موقع کم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو موقع مل رہا ہے ان چیزوں میں اور جو جنہوں نے جنہوں نے کچھ
جی جی بھائی جان میں سن رہا ہوں بولیے آپ
اچھا بھائی جان تو آپ بھی کچھ بولے اسی بارے میں
جی نئی ٹیکنالج اس سے بہت سے فائدے بھی ہے جیسے انسان کا وقت بچتا ہے دنیا سے فطوری رابطہ ہوتا ہے فوری رابطہ ہوتا ہے تعلیم تک آسان ہو چکی ہے اس سے بہت ساری آسانی ہو چکی ہے درستی ہو چکی ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ شاپنگ کر سکتے کام میں بہترین ایککریسی آئی ہے بینکنگ کا کام انسان بینکنگ کا کام بہت سارا آسان ہو گیا ہے انسانوں کے کے لیے این کے نئے ذریعے آ چکے ہیں ریسرچ میں سہولت آ چکی ہے آن لائن ارننگ کہ موقے ملتے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میتھڈ میں رہا ہے جیسے کبھی کبھی کوئی ڈیزاسٹر کہیں پہ تو فوری طور دور دور تک خبر تک پہنچ سکتی ہے انسان کو جو یہ پرسنل محفوظ رہتا ہے جو جی پی ایس ٹریکنگ آیا ہے اس سے آپ انسان کی لوکیشن کا پتاہ کر سکتے ہیں وہ کون کہاں پہ بیٹھ رہا ہے کیا کر رہا ہے اسمارٹ فون سے بہت سارا م رہا ہے نئی ٹیکنالوجی کے بہت اور بھی بہت سارے فائدے لیکن جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے بہت سارے نقصان بھی آئے ہیں اس کے ساتھ جیسے انسانی کاموں میں سستی آ رہی ہے جیسے اپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کوئی کام نہیں کر رہا انسان سست ہو رہے ہیں موٹاپا بھ رہا ہے جی جو ماحولیاتی آلودگی پھیہر رہی ہے ان سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈ ہے اس میں سائبر کرائم کا بہت خطرہ ہو چکا ہے انسان جو پ وہ اس سے لیک ہو سکتی ہے جی بھائی جان یہاں انسان جو ہے نئی ٹیکنالوجی میں آپ صرف لگاتار آنکھوں کا ہی کام کر ہے اس سے ان کی آنکھیں تک خراب ہو چکی ہے یا انسان وہ تو خراب ہو چکا ہے انسان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے یا موبائل ایڈکشن چکا ہے نئی نئی اس ٹیکنالوجی سے جی اور بھی بہت سارے نقص جی بھائی جان آپ بھی کچھ
لیر آپ معاشرے میں دے سکتے ہیں جو موبائل فونز ہے اس سے بہت سارے فائدے بھی ہیں وہ نیو ٹیکنالوجی اس سے لوگوں کا بات چیت کرنا کہیں بھی دور جا سکتے ہیں کہیں بھی دور آپ بات کر سکتے ہیں موبائل فون کے ذریعے یا ای میلز بھیج سکتے ہیں یار کچھ بھی ڈاٹا انفارمیشن بیچنی ہو تو وہ آپ موبائل فونس کے ذریعے بیچ سکتے ہو اس سے بہت ساری فائدے بھی ہوئے ہیں لیکن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں لوگ موبائل فون زیادہ یوز کرتے جس کی وجہ سے ہم وقت پہ سوتے نہیں ہیں موبائل فون زیادہ اس کی ایڈکشن ہو گئی ہے موبائل فون کی اس کا وہ وقت پہ اپنا کام نہیں کرتے ان کے پاس ڈسپلن نہیں ہوتا ہے وہ اپنے کام کو ابھی وقت پہ انجام نہیں دیتے کیونکہ وہ حد سے زیادہ وقت موبائل فونز پہ ہی گزارتے ہیں تو لوگوں کو اس بات دھیان بھی دینا چاہیے کہ موبائل فونس کم سے کم کم چلانا چاہیے جتنا ضروری ہوتا اتنا ہی تو زیادہ سے زیادہ اس کو یوز نہ کیا کریں کیونکہ اس سے بہت س بڑے نق نقصانات بھی ہیں تو جیسے میں آپ کو بتاا ہوں اڈو ٹیکنالوجی نے انسانی ترقی کو بنیاد رکھی ہے جبکہ نیو ٹیکنالوجی نے زندگی کو بہت آسان اور تیز بنا دیا ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال سمجھداری اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے فائدے حاصل کر سکیں اور نصانہ سے بچیں
جی بھائی جان بالکل صحیح فرما جی آپ فرما رہے تھے یہ نئی ٹیکنالوجی موبائل فون کی آئی ہے اس سے کیا کیا ہوا ہے کہ اب انسان پریوار میں نہیں بیٹھتا انسان اب صرف اپنے ون میں لگا رہتا ہے اپنے کمرے میں الگ بیٹھا رہتا ہےگر بات چیت نہیں ہو ہے اس چیز سے بہت سارے نقصان بھی آئے ہیں ف میں جیسے آپ فیملی والوں سے ٹھیک سے بات نہیں ہوتی کبھی کوئی بھی کام ہو موبائل میں اسی گھر والوں کو بھیج دے ہیں ایسا کام ہے ویسا کام ہے گھر والوں سے ایسی ملاقات نہیں ہوتی ایک چیز ایک فائدہ بھی ہے اس سے آپ کوئی دور کا رشتے دار ہو اس سے ایک فون میں سے بات کر سکتے ہیں آپ کو دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فون میں آپ ویڈیو کالر کا آپشن بھی آیا ہے آپ ان کو دیکھ تک سکتے ہیں ان کو میسج تک کر سکتے ہیں ان کو وہ بھی بیچ سکتے ہیں جی بہت سارے فائدے بھی ہیں اس کے اس نے یہ بھی نقصان کر دیا ا کر دیا انسانوں کو آپ بھی کچھ سنائے اس پہ
جی بائی سر سے بولا آپ نے اس سے بہت سارے نقصانات بھی اور فائدے بھی ہیں تو جیسے آپ آج کل کے دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ نی ٹیکنالوجی نے جیسے روبوٹکس اور بہت سارے کچھ ایسے چیزیں ہیں جس لوگوں کو فائدہ بھی ہوا یعنی ایگررییکلچر میں نئے ٹیکنالوجی لائے ہیں جس لوگوں کو کم وقت میں وہ اچھا کام اس سے حاصل کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں چیٹ باکس ہے اے آئی ہے اے آئی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس کی وجہ سے آپ آج آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بہت سارے مشکل سوال آسانی سے ان کو حل کر سکتے ہیں اور بہت سارے جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ آرام سے آن لائن کر سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری مدد بھی ہوئی ہے اور سٹن کے لیے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے تو لوگوں کو اتنا ہی اس کا استعمال کرنا ہے چاہیے جتنا اس کو فائدہ ہو سکے اور ہاں ٹیکن ٹیکنالوجی انسانی زندگی کا اہم حصہ ہے بن چکا ہے اور ہر دور کے اپنی ٹیکنالوجی ہوتی ہے پہلے زمانے میں لوگ سمپل ٹول مشین کہتے ہیں تو آج کل پ دیک نئے ٹولس جس کی وجہ سے بہت سارے فائدے بھی ہوئے ہیں تو لگوں کو اس کو اتنا استعمال کرنا چاہیے جتنا ان کو فائدہ ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو اس لیے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں تو لوگ تو آپ یہ بات پہنچائیں بھی اور بتائیں بھی
جی بھائی جان
اس کے بارے میں تو آپ کچھ بولے اس کے بارے میں آخر میں
جی یہ نیا ٹیکنالوجی ہے اس میں بینکنگ سسٹم بھی لایا ہے اگر کسی کو پیسے بھیجنے آپ جلدی ایک فون میں سے ہی دوسے بندے کو پیسے کے پہنچ سکتے کہ اس سے انسان کو آسانی ہوتی ہے کہیں دور جگہ تک خود نہیں جانا پڑتا ہے پیسوں کے لیے
جی بھائی جان
کی کمی بھی ہوتی ہے گرمی میں ٹھنڈ سردی میں گرمی اور جلدی کا انتظام ہوتا ہے جیسے پنکھا بنا ہے نی جی اس نے لیکن یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے روزگار بہت سارا کم کر دیا ہے کیونکہ آپ نشین ہی سارا کام کر انسان کو اتنا روزگار نہیں ملتا جو ہنر مندی ہے جو انسان کو اپنا ہنر ہوتا ہے
آدمی جو ہوتا ہے فارمر کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس گھر سے
جی بھائی جان جیسے فارمنگ میں بھی نئے نئے ٹولس آئے ہیں اس سے آسان بھی ہوئی ہے لیکن کیا ہے نا کہ پرانے زمانے میں بہت سارے بہت سے مزدوروں کو کام ملتا تھا فارمنگ کے لیے لیکن اب جب نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جیسے ٹریکٹرس آئے ہیں بہت ساروں کا روزگار چن گیا اس سے بہت ساری پریشانیں اس پ سے بھی آئی ہے جیسا کہ وقت بچتا ہے اس چیز سے لیکن بہت سروں کو نقصان بھی ہوگا سب سے جی بھائی جان جب آپ نئے نئے
جی صحیح بولا آپ نے کیا آپ نے جو یہ موبائل فون اور باقی سارے انٹرنیٹ جو آئے ہیں لوگ آج کل آن لائن ہی ایک دوسرے کی وہ پوچھ تچھ پوچھتے ہیں کہ حال چال پوچھتے ہیں لیکن ملتے نہیں اس سے بہت سارے لوگوں کو ملنا بھی دشوار ہو گئے کہ ویسے لوگ آج کل آ دیکھتے ہیں آن لائن ایک دو ہفتے کے بعد فون کرتے ہیں تو ہاں جی تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کہتے میں لوگوں تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا اور جی باجا
امید ہے آپ سے پھر دوبارہ
اچھا لگا تو آگے بھی بات کرتے رہیں گے تو اللہ حافظ
اللہ حافظ